کی سی
میں ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہے
ٹیک اور ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی بت ہوو گیا نا کر لیا کھانا بھی پر ڈ ہو گیا ہمارا تو مٹن اسٹو پسند ہے آپ کو مٹن اسٹو
مٹنسٹو
جی کھڑے مسالے کا دو
او ہوو اس تو دیکھو آپ کے ادھر مٹن اس تو کہہتے ہمارے ادھر مطلب اس کو کہتے کہ کھڑے مسال کا گوشت یا کچا گوشت وں بولا جاتا ہے وہ سب مکس کر کے چڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہاں
میں تو پتا پہلے تو کیا کرتی ہوں مٹن کو اچھا سا بون لیس لے کے آتی ہوں بنا فیٹ کے ایک دم صاف ستھرا مٹن لے کر آتی ہ م نے سےب بہت نخرے تھے کھات تین کچھ لوگ اس کی فیٹ کھاتے ہیں کچھ لوگ اس کا فیٹ کھاتاتے
ہاں بالکل
تو ہمارے ادھر نہیں کھاتے چل یہ اس کی وائٹ والا کوش اور اچھے سے پاش کر لو اس میں تھوڑا سا نمک نیبو لگا کے رکھ دو تو ا اس کا تھوڑا سا کلر بھی ہے نا جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا بلڈ پھر اس میں ادرا کلاس سر پ اس کو کچھ لوگ ٹیسٹ ڈالتے ہیں لیکن ہم کھڑے مسالے کا بناتے ہیں نا تو دیٹ مینس ساری چیزیں کھڑی ہونی چاہیے تو میں ادرک لہسن کھڑی لال مرچیں اور پیاز یہ سب باریک بار کاٹ کے رکھ لیتی ہو
گرائنڈ کر کے ڈالتے ہیں ادرک لہسن عموما گرم گرم ان کو باریک چوپ کر کے ڈال دیتے ہیں اس میں ان کو گرانڈ پیس کی نہیں ڈال کے
جی جی وہی ہے پتلا پتلا کاٹ کے رکھے تھے پھر اس میں کڑا گرم مسالہ ا ڈالتے ہیں جو بھی آپ نے ڈالنا ہے جاوتری جائےفل ڈونڈائی لائچ کاال مرچ ہری لائےچ ساری چیزیں کالی گ لانگ پ تیز پتہ ڈال کے پھر اس کے بعد آپ نے سے سے جیسے چٹکنے لگے نا ویسے ہی آپ نے پیاز ڈال تو پیاز ڈال کے مطلب گولڈن براؤن تو نہیں لیکن تھوڑا سا پنک جیسا کلر آ ج
ایسا کلر آ جائے ایک دم سے یلو کلر بھی آ گیا ہے تو کافی ہوتا ہے
جی جی پھر اسی میں آپ نے کیا بولتے ہیں جو ادرک لہسن کاٹا ہے مٹ کاٹا ہے یہ ڈال کے اچھے سے اس کی بنائی کر لو اس کڑی لال مرچ بھی کاٹ کے ڈالتی ہوں اور ہری مرچ کڑی ایک سے دو کر کے ڈالتی ہوں اور اس میں اچھے سے خب بونائ کر لو جب تھوڑا سا لگے کہ اسمیل چلی گئی ہے تو اس میں جو مٹن آپ نے رکھا تھا نیمبو نمک لگا کے اس کا پانی ڈرین کر کہ اچھے سے اس کو بھی واش کر لو کچھ لوگ اس میں دہی بھی ڈال دیتے
ہاں ہاں ہاں سی دال تھی نا دہی تو ہم م نے چوتے ہانڈی کا راجا ہو گیا چکن مٹن کے لیے نان ویج کے لیے اب تو وہ دہی کے بنا کو ڈیچی نہیں بن رہی ہے
جی جی بالکل صحیح کہ نے دہی کے ب اور گرمی ہے اتنی کہ دئی جی دہی جو ہے نا لینا ہی چاہیے گھرمی
نہیں نہیں چاہیے بالکل ہم لوگ تو دیسی دہی لیتے ہیں پیکٹ والا تو نہیں گھر پہ ہی آتا ہے دینے کے لیے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا فلیور ہ
نہیں ہماراری ڈیری پہ ملتا ہے فل گن رہتا مطلب آپ میٹھا دا ہی لوگ ہیں نا تو آپ کو لگے گا کہ مطلب دی نہیں کریم رہا بہت اچھا دہی دیتے ہیں اور ایک دم ٹھیک ٹھیک سے اچھا لگتا ہے اچھا دیتے ہیں وہی ڈال دیتے ہیں اچھا پھرچ بنائی کر لوگ دو تین ویسل دے دو پھر پانی گوشت تو پانی چھوڑتا ہے پھر اس کا جو پھر جی ویسل نکال کے آ پانی جو ہے وہ سارا خشک کر لو اچھے سے خوب بنائی کر لو پھر سب کرو آپ نے کلڈر ڈالنا ہے کسوری می ڈالنا
ہاں بالکل وہ تو مطلب انسٹنٹ والی ہوتی ہے ڈش بہت ہی اچھی بنتی ہے اگر جیسے ایمرجنسی ہے ابھی ہمارے بس ٹائم نہیں ہے اتنا ابالنے کا اس کا اس کا بوائل کیا تو یہ انسٹنٹ بن جاتی ہے الگ ٹی بھی بہت مزے کی ہے بس اس میںت کہ شور بنی کرنا
جی میں شورما ہمارے گھر میں پسند ہی نہیں کرتا لکوڈ سالن میں بس انڈے آلو کا جو سالن ہوتا ہے نا بس انڈے آلو کے سالن میں آم تھوڑا سا شوروا رکھتے ہیں نہیں تو ہم انڈے آلو کھڑے مسالے کا بنا
ہاں اور چھنڈے آلو بھی آپ کڑے مسالے کے کی ب لاتتے
جی
بہت بڑھیا نئے نئے طریقے کی ڈشیز پتہ چلتی ہے کہ
جی جی ڈشز اور کھانے کا یہ ہے نا کہ آپ جتنا چینج کر کے کھاؤ گے نا
اتنا ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یونک ملتا
بچوں کو پسند ہوتا ہے کھا لیتے ہیں نہیں تو پھر سیم ڈش کھاتے کھاتے بچے ہیں نا
بور ہو جاتے آپ بچے کیا ہم گھر کے ہی لوگ بور ہو جاتے ہیں ا ہ صحی بات ہے
جی
اپنی مطلب یہ دیکھو کھڑے مصالحے کے تو عموما ہم نے گوشت سنتے ہیں کہ گوشت بنتا ہے لیکن یہ جو انڈے آپ اننڈے آلو کا سالد بنا رہے یہ بھی بہت ا مطب ل بائی ایک بار میری امی نے بنائی ت ٹ اور مک سر ہماری خراب ہوگی تھی تو امی نے اسے کھل میں کوٹ کے م فال کوو
اچھا
ایمرجنسی میں کانا بناتا ہوں ہم لووں کے لائٹ نہیں تھی اور شاید سے مہمان گھر تو وہ اتنا یونک پلیس ف تھااؤ اس کا بلےگو ادر کلاسن چھوٹے چھوٹے منہ میں ہارے تھوڑاجیب زیادہ نا وہ لوگ پیسے کہیں کھاتے تھے ایسے تو کھاتے نہیں گوشت میں ایسا ہوتا ہے کہ چل جاتا ہے گوشت کی بوٹی کے ساتھ میں تو لیکن وہ اتنا پسند کیا گیا تھا سائلن کو اتنا ٹیس تھا ان یہ بڑا اچھا ی نہیں بن وہ کھڑے مسالے کا ہی ہو گیا تھا وہ سب مسالے انہوں نے کوٹ کے ہی ڈال دیے تھے اس میں کھڑی ہو گئی ت ہاں بالکل آپ کے ب بان سےجھے میرا چائلڈ ہوڈ یاد آیا
جی جی کھڑے مسالے کا یہ ہے نا کہ اس اس میں کیا ہے نا زیادہ محنت نہیں لگتی یہ ساری چیزیں سلائسیز میں کر کے آپ پاہاار کو اور چلتے پھرتے کام کر لو ہو جاتا ہے اور بھنا ہوا سالن کیا ہے نا آپ نے آپ رکھ دو کہ ٹفن وفن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے
ہاں اب نو چلے م
ل جانے میں پرابلم ہوتی
ہاں بالکل ہوتی ہے نا کیونکہ پھر ہوتا ہے اس کو سنبھالتے ہوئے لے کے چلنا پڑتا ہے پھر بھی بغیر جاتا ہے
جی اور اس کا توور اڑ جاتا ہے نا ل ٹ والے کا تو ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا
بہت اتنی گندی ڈش دکھتی ہے ایسا لگتا ہے کہ لگہ وہ
ہاں ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ با بےیکار دکھنے لگتا ہے کیونکہ کھانے کا یہ ہے جب تک دکھے گا اچھا نہیں
ہاں بالکل مجھے بھی بنا مطلب جو تری ہوتی نا تیل جو بر کا ڈٹ سالن کے اوپر بنا اس کی میں نہیں کھا سکتی اگر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سالن کھانا نہیں ہوتا
وہ یہ ہے نا کہ جب تک د دکھے گا اچھا نہیں تو بکے گا ک
دکیں گ بالکل پہلا فرسٹ امپریشن ہی اپنی رہتی کہ وہ ڈش ہو یا انسان ہو پرفیکٹ دکھے اس کے بعد ہی سے کہنے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے گ لی بالکل کھڑے مسالے کی ڈش تو بہت ہمارے بھاھی بھی بہت ٹرائی کرتے رہتے بناتے رہتے گھر پہ ایمرجنسی میں کبھی ہوتا ہے نا کہ نہیں لاؤ ایسے یونک بناتے
ہاں چینج تو کیا ہے نا چکھ ڈش ہو کھانے کی چاہے زندگی و چینجز امپورٹینٹ کیونکہ جب تک چینج نہیں ہوتا آپ بور ہو جاتے ہو لائف سے
تو ایک ہی طریقے کے کھانے سے ہم بھی بور ہو جاتے ہیکگ طرح طرح کی ہم استعمال کریں تو اپنے بھی ایسا ہوتا ہے ک اپنا ہاتھ بھی صحیح ہو جاتا ہے کہ بھائی ہاں نیا نیا چیزیں
اور مسالے ایسے ہیں کہ آج کل اتنی ورائٹی ٹیین مسالحے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو کھانا ہے آپ وہ مسالہ لائیے اور بس
بنا لیجیے بالکل بس آج کل تو سب چیز ریڈی مڈ ہے آپ کو کچھ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کیا دل ہے کیا نہیں دل
آج کل تو بوشت پت پیکٹ ہاں بب مٹن میٹ کے پیکٹ اویلیبل ہیں کہ آپ پائیے بس تل ڈائری اور پورا پیکٹ پلٹ گھما دو بس
ہاں پہلے کے لوگ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک سے پوچھتے تھے یہ ڈش کیسی بن گی ان میں کیا مسالے دلیں گے اب تو ایسا ہو گیا کہ سارے پیکس ریڈی ہے
لائیٹ اور سیکنڈ بات میں نا کہ آج کل جو ہے نا یو ٹیوب انسٹ
بالکل ان ان چیزوں سے بہت آسانی پیدا کرنی ہے
ہاں کھانا بنانے کے لیے کناڑی انسان بھی کھڑا ہوگا نا تو میزرنگ اور کیا
ایک بہترین طریقے سے کھانا پکا لے گا پتا کر کے کہ بھائی کیا بنتی ہے اور کیا ہے پہلے کے لوگ یونک ڈش بتاتے تھے ایسی بنتی ہے ویسی بنتی تو ہم تورت سرچ کر لیتے ہیں پتا چل جاتا ہے کیا بنا ہے اور کیسے بنا ہے
کیسا بنانا آج کل تو یہ بھی بتا دے گا کہ وج ویجیٹیرین نہیں ویجیٹیرین مہمان ہے تو یہ بنا لو نان ویجیٹیرین ہے تو یہ بنا لو
بالکل ہم تو پہلے پنیر کا اپن نان ویج والے انسان ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو خ تو اپن زیادہ منہ لگاتے نہیں ہے پنیر ہے سبزیاں ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہے ہم گوشت مچھلی انڈے والے لوگ ہیں
اچھا میں ہوں تو لیکن میں وہ کہہ سکتی ہوں کہ میں میں کھا لیتی ہوں مٹن نان ویج بٹ میرا یہ ہے کہ میں زیادہ دن تک مسلہ لب کن نہیں کھا سکتی میرے کو گھبراہٹ ہوتی
ایسا نہیں ہے کہ بس سالن ہی سالن کھا رہے ن میرا تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انہیں ٹماٹر کی چٹنی میں ایڈ کر دو کبھی ا س کوئی اور ڈش میں ایڈ کر دو اورٹ جو گوشت ملتا تا رہتا ہے مجھے اچھا لگتا رہتا ہے بٹ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ کا ایسا نہیں کہ ایک بار وہ سالن بنا لیا اور اس کو روز آنا صبح شام کھا رہے اور نہیں مجھے ایک ہی سالن اگر دو سے تین بار ملا تو میرا دل اٹھ جاتا ہے میں نے
نہیں اور میرا ساتھ یہ کہ میں گریوی والا سامان کوئی ساب چینج کر کے بھی تو نا تو اگر آج بنایا کل پھر دوسری ڈش تو میرا دل بھر جاتا ہے گب
نہیں نہیں ایک دم ایک دم مسالے نہیں کھا سکتے ہم ہم اسے چٹنی بھی لیتے ہیں آلو ٹماٹر پر بناتے ہیں اس میں ڈال دیتی تو میں زیادہ تر میری امی نا کیا کرتے ہیں وہ گوشت کو جو ابلا رہتا ہے اس کود دیتے ہیں اٹ کے اس کو پیاز مرچ بھی بنا دیتی ہے
اچھا پلیز مجھے ریسیپی ایکسپلین کریں گی آپ کی اس کوٹی اس کی
ہ میں کہ امی کیا کرتے بنا چربی والا جو گوشت ہوتا ہے نا فیٹ والا تو
پھر بعد میں فون ٹھیک ہے
ھیک ک اللہ حافظ شکریہ آپ کا کھڑی گرم کھڑے مسالے کا گوشت کا ریسیپی کے لیے چلو شکریہ آپ کا شکریہ